رحمد اللہ تو
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ اچھی ہیں آپ بتائیے کیسی ہیں
جی جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی اچھے ہیں آج میں نے پکایا ہے گوشت
اچھا ماشاء اللہ آپ کیسے بناتی ہیں ہم کو اس کو اس کی ریسیپی مجھے بتائیے تھوڑا سا
گوشت کو پہلے دھل لیے پھر اس کو ابال لیے
جی جی جی
سارے مسالے اکٹھا کر کے پیسنے کے بعد بگھار دیے بگھار لگا دی دیے اور اس کے بونجنے کے بعد سالن لگا دیے
اچھا اچھا اچھا بہت اچھا اور یہ گوشت میں مطلب بہت سی مطلب بہت سی الگ الگ طریقے کے گوشت بن ہیں جیسے ہو گیا آپ جیسے اسٹو ہو گیا جیسے پیاز کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہاں اسٹو ہاں دو پیازا بولتے ہیں اس میں بھی ہم اگر الگ سے بھی کچھ ڈال دے جیسے یہ مکھن ڈال د ہیں اور پنیر ڈال دے اس میں الگ الگ طریقے سے تو اس میں بھی بہت ذائقہ آ جاتا ہے
تو اپن کے ہاتھ میں ہے اپن کیسے بھی بنا سکتے ہیں اس کو نیا ڈس کا نام دے سکتے میں کچھ بھی بنا کے
یہ بات صحیح بولی ہر لوگوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کا ذائقہ الگ ہوگا ہمارے ہاتھ کا ذائقہ الگ ہوگا منانے کا طریقہ ہی الگ ہو جاتا ہے اور اور پ یہ موسم وہاں کا کیسا ہے
موسم بہت سہانا ہے بارش ہونے والی ہے
جی جی گ موسم بھی اچھا ہے پر ایسے موسم جب موسم میں بارش ہوتی ہے تو دھوپ نکل جاتا ہے تو بہت زیادہ گرمی لگتی
جی جی وہ مس ہو جاتا
مومس ہو جاتی ہے ہاں نہ پنکھا نہ کولر کچھ بھی کام ہے
جی میں نے آج بنایا تھا میں نے دال بنائی تھی اور چاول بنائی تھی میں سو تو آج مسور کی دال بنا لوں تو میں دو پہلے مسور کی دال نکالی پھر انار کی دال نکالی تو میں بولی آج جمعہ ہے بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو پھر میں نے ارہر کی دال چڑھا دی اور میں نے ارہر کی دال بنائی چاول بنائی ہوں
آج میں تو بہت سارا بنائی ہوں پہلے چکن بنائے پھر پھیپڑا بنائے پلاؤ روٹی فش
اچھاج بہت سارا اچھا آپ کے گھر میں کسی کی دعوت ہو گئی تھی کیا بہت سارے آج آپ نے آئٹم بنا لیا
ہاں دعوت نہیں تھی جانا ہے ایکچول میں تو وہی لے جانے کے لیے بنائیں
اچھا اچھا اچھا مطلب کون جا رہا ہے مطلب کوئی جا رہے ہیں کیا آپ کے گھر سے جی اچھا آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا
اور اور آپ کھانا وانا کھا لی
جی کھانا وانا میرا ہو گیا میں نے نماز پڑھا نماز پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کری
اور پھر میں سب امی ابو بھائی لوگ سب بیٹھ کے دستارخان میں کھانا کھا وہی پھر میں آپ سوچی کہ آپ تھوڑا سا کالنگ پہ ہو جائے بات تو پھر میں آپ سے بات کرنے لگی
جی بہت اچھی بات ہے
اور اچھی بات ہونا بھی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ایسے ہی رہے اپنے فیملی والوں کے ساتھ
بالکل ایک ساتھ بیٹھ کے ہی کھانا کھانا چاہیے خوشحال ایک دوسر اللہ ت برکت بھی دیتا ہے ساتھ میں بیٹھ کے کھانے سے
ت اکلاھ محبت دے فیملی والوں کے دل میں مطلب ہم جتنے بھی فیملی والے سبھی کے دلوں میں اللہ تعالی ایسی محبت پیدا کر دے کہ ایک دوسرے کا
رکھے
جی جی اللہ بے شک انشاءاللہ اللہ تعالی سب پر رحم و کریم ہے وہ بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں ہاں وہ تو وہ دنیا کے وہ دنیا کے رکھوالے ہیں وہ دنیا کہ ہر انسان کے دلوں کے حال و جاننے والے ہیں
ب شک ب شک
ہ جی اور بتائیے
اور الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
جی جی اللہ کا شکر تو سم میں ادا کرنا چاہیے چاہے وہ اگر ہم خوشی میں ہیں تو اللہ کا بی جب ہم اگر خوش میں
ہر ہ ہر کام میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیزیں جو بھی اپن کو ملتی ہیں وہ صرف اللہ سے ہی تو ملتی ہے
جی اللہ کے اللہ کے بنا انسان اللہ کے بنا بندہ پر ہاں ہاں اللہ کی بھینا پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تو انسان کیا ان کی کیا وق ات انسانوں کی بٹ اللہ رحم و کریم ہے وہ دینے والا ہے وہ ہر انسان کو د ہے وہ بھوکا سلاتا پر بھکا
بھوک اٹھاتا نہیں ہے بالکل
جی جی ا سور میں نے غلط بول دیا تب بھوکا اٹھاتا ہے پر بھوکا سلاتا نہیں
جی جی جی بالکل
جی اور بتائیے
کہ ہم امی ابو خھری آسے ہیں
جی امی ابو سب کہہریی سے امی میری سو رہی ہیں ابو تھوڑا سا گئے ہیں یہ ابو کو میرے مچھلی مطلب مطلب ان کو فش کھانے کا بہت شوق رہتا تو وہ جاتے ہیں وہ میں بہت منع بھی کرتی ہوں کہ من جایا کریں مٹھا ہو گیا ان کو شوق ہے تو وہ جاتے ہیں فش کے لیے تو لے کے آتے ہیں اور بھائی بب گئے ہیں کام میں اور پھر بھائی آئیں گے کام سے اب شام کو بنانا ہے اب سب دیکھیے کیا رکھا کچھ رکھا ہے گ سبزی وہی ابھی کچھ رکھا نہیں ہے ویسے تو دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں ہری سبزیاں ہی بنائیں گے کیونکہ ہری سبزیاں زیادہ فائدہ کرتی ہیں انسانوں کو اور کھانا بھی چاہیے ہری سبزیاں
بالکل صحت مند ہوتی ہے تندرستی آتی ہے
تندرستی آتی ہے باڈی میں بھی وٹامن مطلب بہت سارے وٹامن کے جو کمیاں رہتی ہیں وہ پوری کر ہم بھی کھیں اپنے گھر کے سدسوں کو بھی کھلیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی کناا ہے اور ایسے میں اگر عادت
تا ہے اس سے
جی بالکل اور ایسے میں اگر عادت پڑی رہتی بچوں کی اگر عادت نہیں ڈالو تو پھر بچے یہ اپنے من کی سبزی کھاتے ہیں جو ان کے لیے
جی جی وہ باہر کا زیادہ بچے پسند کرتے ہیں آج کے ٹائم میں اس اس سے بہتر ہے گھر پہ اچھا پکاائے اچھا
ہاں اب گھر کا پکا اگر ہم کہیں جاتے ہیں جیسے کہ ہم کو جوس پلانے لے جانا ہے بچوں کو تو ہم لوگ جاتے ہیں مینگو جوس مارکیٹ میں گیا اور سوچے مینگو جوس تو مینگو جوس باہر سے تو بہت اچھا دکھتا ہے اور جو جوس بنانے والے رہتے ہیں وہ اچھے
کٹ کے سامانوں میں نا ملاوٹ ہوتی ہے ویسے بھی
ملاوٹ ہوتی ہے اور سڑے گلے ایسے سڑے گلے آموں کا مطلب مینگو کا بنا دیتے
کھانے پینے میں زیادہ اچھا ہے آپ گھر کا کھائیں اور گھر کا ہی کھلیں باہر کا جتنا بھی ہو سکے اتتا بچے
صحیح ہے باہر کا جتنا ہو سکے اتنا اگنور کرے کیونکہ باہر کے کھانے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے بیماریاں الگ پیدا ہوتی ہیں اور جتنا انسان کھا نہیں اس سے زیادہ دوائی کروا لیتا ہے
بالکل
جی اور بتائیے سفر سفر میں کہیں جانا آپ کو پسند ہے
جی جی مجھے سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے
ہاں سفر میں اچھا بھی لگتا ہے اور روم تو کچھ نئی نئی مطلب بات انسان چیزیں دھ ہے نئی نئی یہ کچھ سیکھتا ہے وہاں نکلنے سے ایسے مائنڈ بھی کھلتے ہیں
دوسرے ملک میں جاؤ گھومو بڑھیا اب چلے آئے
ہاں اور دوسرے ملکوں کی مطلب جی جی جی اور وہاں سے مطلب انسان کچھ چیز نئی چیز سیکھتا ہے بہت اچھے اچھے وہاں کے جو خوبصورت وادیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں چاہے وہ شہروں چاہے وہ مطلب اور کچھ ہو لیکن اچھا لگتا ہے گھومنے میں
جی جی جی
ہوں کہیں جائیں گے آپ گھومنے
جی ابھی تو جانے والے ہیں یہ لوگ جا چلے جائیں گے پش شام میں جائیں گے
اچھا اچھا میں بھی سوچ رہی تھی پلان بنا رہی تھی گھومنے کا کر کے جاؤں گی سفر میں اور میں سوچ رہی تھی میں دلی چلی جاؤں گھومنے کیونکہ مطلب بہت دن سے دللی بھی نہیں گئی ہوں تو ہوم بھی لوں گی تھوڑا اچھا بھی لگے گا
بالکل
جی ہاں اور گھومنا بھی ضروری ہے نا مطب ہاں کیونکہ مطلب گھومتے رہو نا تو تھوڑا مائنڈ بھی اچھا رہتا اور ایسے گھر میں رہو تو بہت ساری دماغ دماغی چیز چلتے رہتی ہے ادھر ادھر اور گھوم وھوم لو تو مائنڈ بھی اچھا رہتا ہے تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے
اور اور بتائیے آپ آپ کہ مطلب اور کی فیملی میں کون کون ہے
جی میں ہوں ممی ممی ابو بھائی بہن جی جی
جی امی ابو
جی جی ماشاء اللہ الحمد للہ سب ٹھیک ہے
جی اچھا آپ کے بھائی لوگ ٹھیک ہیں
جی جی الحمد للہ ٹھیک ہے
ا اللہ اللہ کا شکر ہے اور ایسا ہی رہنا چاہیے اللہ تعالی سب اللہ تعالی اپنا سایہ ہم سب پر بنائے رکھے اور اچھا رکھے اور انسان کو اور بہتر سے بہترین بنائے اور ہم لوگوں کو نیک ہدایت دے نیک ر میں چلنے کی توقیق دے بڑوں کی عزت کرنا مطلب بڑوں کی عزت کرنا ہمیں اللہ تعالی وہ کرے جتنی ہم عزت کریں گے جتنی ہم کو تعلیم ملے گی اتنا ہی اچھا رہے گا ہمارے لیے اچھا رہے گا کیونکہ ہم دوسروں کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں اگر مجھے اچھی تعلیم ملے گی تو
بالکل بالکل
جی
اور خیریت ہے سب
جی جی گھر پہ الحمد للہ سب بہت اچھے ہیں اور سب کوئی مطلب خیریت سے ہیں اور ابھی آج جمعہ تھا نا تو تھوڑا سا سب نماز وماز پڑھے نماز پڑھ کر سب کھانا وانا کھا کے لیٹ ہاں جمعہ کے دن تھوڑا سب بہت جمک دن تھوڑا وہ بھی رہتا ہے مطلب بہت زیادہ مب ب کام ہو جاتا ہے یہ مطلب گھر کے مرد بھی آ جاتے ہیں ہاں ہ چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور جی آپ کی بات میں آگے تک ضرور پ اللہ حافظ چلو اللہ حافظ